ہلو
ہلو جی نمستے نمستے
نمستے آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے آپ بتائیں آپ کو آ رہی ہے میری آواز
ہاں جی ہاں جی بالکل آ گ گیا
جی
بتائیے آج کیسے اتنے دنوں بعد کال کیا ہاں فری ہوں بالکل بتائیے
آپ کی یاد آ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ بس آپ سے بات کی جائے کبھی میں نے میسج کیا آپ نے مجھے کال کر لیا اور بتاؤ آفس پارٹی آ رہی ہے
ہاں آ تو رہی ہے ویسے میل دیکھی ہے میں نے آفس کی
ہاں میں نے سوچا آپ کو بتا دوں چاہو گی کیا آپ
ایسے میرا ایسا کچھ پلان تو ہے ن خاس جانے کا آپ بتاؤ آپ نے کیا سوچا ہے آپ آ رہے ہو یا نہیں
وں کیا ہواپ پلان کیوں نہیں سوچا کیوں نہیں آپ کیا ہوا
بس تھوڑا سا شع فیل ہو رہا ہے مطلب آج سے پہلے میں نے ابھی کوئی ایسی آفس پارٹی اٹینڈ نہیں کی اب مجھے پتا نہیں ہے کہ ایسی پارٹی اس میں کیا ہوتا ہے کیا یہ ہوتا
ارے سب سب کالج فریینڈ ہویں گے یہ یار اور کیا سارے سے مل کر پارٹی وارٹی کریں گیے کیا ہوگا
ہاں وہ تو خیر ٹھیک ہے آپ آ رہے ہو
بالکل بالکل میں تو آ ہی رہا ہوں کبھی تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ بھی آ جاؤ انجوائے کریں گے م گھرھ
اوکے ٹھیک ہے پھر ڈن کرتے ہیں آتی ہوں میں بھی
ڈس ڈیسائڈ کی اپپ نے
نہیں ابھی ڈیسائڈ نہیں کی کیونکہ میرا ابھی پارٹی میں جانے کا بھی کچھ پلان نہیں تھا تو اسی وجہ سے ڈریس کا بھی کچھ ڈیسائڈ نہیں ہوا ابھی کر لیں گے
ارے سمپل ہی پہن لینا یار سمپل از دا بیسٹ یار اچھا لگتا ہے سمپل کڑ اور کیا کرنا ہے زیادہ
ہاں ویسے میں نے بھی سمپل ہی سوچا ہے کچھ میں نے کہا کچھ سمپل سا پہن لوں گی زیادہ ہیوی تھوڑا آکورڈ سا لگتا ہے آپ بتاؤں
پارٹی کا تھیم دیکھا
ہاں پارٹی کا تھیم بلیو اور وائٹ ہے میرے حساب سے تو
میں تو بلو شرٹ پہنوں گا آپ
ہاں ویسے چوائس اچھی ہے اور ویسے بھی بوائز کے پاس صرف شرٹ اور جینس کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا ہے
جی جی اور اور آپ
میں سوچ رہی ہوں ایک وائٹ ڈریس پہن لیتی ہوں
پریکٹ بالکل اچھا بہت اچھا لگے گا آپ کے شوٹ کرے گا بائک
تھینکس کمپلیمنٹ دینے کے لیے
ٹائم آئی تھنک سات بجے یا آٹھ بجے کچھ ایسا ہی تھا
اور ایک بات سنو لیٹ مت ن یار بالکل بھی
ہاں ہاں بالکل بالکل ٹائم پہ آنے کا ٹرائی کروں گی ویسے بھی میں ہمیشہ ٹائم پہ ہی شانی سیزیں کرتی
اچھا مجھے لگا کہ آپ ہمیشہ لیٹ ہوتے ہو یار
نہیں نہیں ٹائم پہ ہؤں گی
جی جی ملتے ہیں پارٹی میں
ہاں شور شور
ہ گرل اڈ بوز اچھا ہیلو تیاری ہو گئی آپ
تیاری آلموسٹ ہو گئی ہے ڈریس تو ڈیسائڈ کر لیے میں نے باقی کی تیاریاں بھی دھیرے دھیرے کمپلیٹ ہو جائیںی آپ بتاؤ
اچھا اچھا پارٹی میں جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے نا آپ
نہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تو نہیں ہوں بس تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہووں
نروس بھی ہو کیا
ہاں نروس ہوں تھوڑا تھوڑا کیوںکہ ایک طریقے سے مطلب آفس کی پہلی پارٹی ہے اس وجہ سے
ٹینشن مت لو یار میں فون ہے آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا پریشانی کیوں رہے گا آپ
اسی لیے تو میں نے کوشش کریے ہممت کریے آنے کیی کی آپ بھی آ رہے ہو تو میرے کو ساتھ میں کمپنی مل جائے گی
رائٹ بالکل ملے گی کیوں نہیں ملے گی ج اچھا میں آپ کو بلا رہا ہوں تو کمپنی بھی میں ہی دوں گا آپ کو میں تو ساڑھے چھ تک پہنچ جاؤں گا
اچھا آپ ساڑھے چھ تک آ جاؤ گے تو پھر ٹھیک ہے ڈن میں بھی ساڑھے چھ تک آ ہی جاتی ہوں
کیب بک کر دی
کیب ابھی بک نہیں کی بس ابھی نکلوں گی نا دس منٹ پہلے تو تبھی بک کر لوں گی
ایک کام کرتا ہوں میں آپ کے لیے کیب بک کر دیتا ہوں آپ مھے رنگ کر دینا میں آپ کو کیب بک کر کےے
ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں جب میں بالکل ریڈی ہو جاؤں گی تو تو میں آپ کو پانچ منٹ پہلے ایک کال کر دوں گی آپ اس ٹائم کیب بک کر دینا کوئی ایشو نہیں ہے مجھے
جی جی بالکل یہ ٹھیک رہے گا
او پارٹی میں گیمس بھی ہوں گے میں نے سنا ہے
ہاں میں نے بھی سنا ہے یپ
چلو اچھا ہے پارٹی میں کچھ گیمس ہوں گے تو فن بھی آئے گا
ڈانس بھی ہوگا گیمس بھی ہوئیں گے تو یہ ساری چیزیں ہئ گی تو کتنا مزہ آئے گا نا
ہاں انجوائے تو کافی ہوگا ڈانس کا تو میرا ایسا کچھ اسپیشل ہے نہیں کیونکہ میں ڈانس تو کرتی نہیںی ہوں تو مجھے ڈانس سے تو اتنا مطلب نہیں ہے بس گیمس ہوں گی تو گیمس میں تھوڑا سا فن کر لیں گے انجوائے کر لیں گے
بس آپ انجوائے کرنا ہیں یپ
ہاں ہاں اور بتاؤ ٹلر ہو ڈنر کا مینیو دیکھا آپ نے نہیں نہیں ابھی تو نہیں دیکھا میں نے
اچھا کافی اچھا ہوگا
ہاں اچھا تو ہونا چاہیے جب آفس کی اتنی بڑی پارٹی ہے تو ڈنر تو آف کورس اچھا ہی ہونا چاہیے
جی جی جی سب کے ممبر آ رہے ہیں نا
ہاں سبھی آ رہے ہیں اور ایک طریقے سے اچھا ہے اگر سارے لوگ آئیں گے تو اچھے سے انجوائے کر پائیں گے میموریز اچھے سے بنیں گی
بہت سارے ہم لوگ فوٹو پکس بھی لیں گے نا بہت ساری پکس کلک کریں گے ایک ساتھ گروپ میں س گ
بالکل بالکل ہاں بالکل فوٹوز تو ضرور کلک کریں گے
چلو پھر ملتے ہیں پارٹی میں انجوائے کریں گے ساتھ میں
ہاں ہاں اوکے اوکے
ابھی آپ نکل گے یا نہیں نکلے ابھی بھی گھر پہ ہی ہو
نہیںائ نہیں میں کب میں ہوں
اچھا کیب میں ہ گریٹ کتنی دیر لگے گی
لگ جائے گا لگ بھگ ابھی تو پندرہ منٹ اور
میں بھی ابھی راستے میں ہوں اتنا ہی اتنا ہی وقت مجھے لگنے والا ہے میں بھی ابھی راستے نہیں ہوں میں بھی نکلا ہوں
اچھا راستے میں ہو ٹریفک زیادہ ہے کیا
اب تھوڑا سا زیادہ ہے باقی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ٹائم پر نہ پہنچ پاؤں میں پہنچ جاں گا ٹائم پر بس آپ ہی ٹائم پر پہنچ جانا ہے یار
اوکے ویسے وینیو بھی کافی اچھا لگ رہا ہے
بر سے تو کافی سندر ہے اب اندر جا کے پتا چلے گا کہ جتنا سندر باہر سے ہے کہ اتنا اندر سے بھی سندر ہے ظاہر سی بات ہے جب باہر سے اتنا سندر ہے تو اندر بھی اچھا ہی ہوگا سندر ہی ہوگا
ہاں میں نے بھی ویسے سنا ہے کہ وینیو کافی اچھا ہے اچھا بھی ہونا چاہیے
سب لوگانا
بس آئی
جی جی جی
اچھا
جی ابھی نہیں آئے بہت آنے والے ہیں گے
اچھا ابھی نہیں آئے چلو ٹھیک ہے پھر اچھی بات ہے ابھی نہیں آئے
اینٹری پہ رجسٹریشن ہے
سیریئسلی اینٹری پہ رجسٹریشن ہے او تھینکس اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا مجھے
آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر آئے ہو نا یا بھولا ہے گھر پر
ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں آئی ڈی کارڈ تو میں ساتھ میں لائی ہوں
اور پ اچھا کیا
میوزک شروع ہو گیا کیا
ہاں ہلکا ہلکا سا چل رہا ہے سلو سلو والوم میں
اچھا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کا موڈ بن جائے گا
بالکل بالکل شیور نہیں بنے ہوئے یار
اوکے میں ا بھیھی بس پانچ منٹ میں پہنچ گئی آپ سے بات کرتے کرتے پتا بھی نہیں چلا میں
میں آپ کا انٹرنس پ گریٹ کروں گا ب سب سے
تھینکس میرا ویٹ کرنے کے لیے بس آ ہی رہی ہوں میں
ٹ بٹ ایک بات سیفلی آنا بس تھوڑا چاہیں لیٹ ہو جاؤ پانچ منٹ چلے گا بٹ آپ سیفلی آنا اسے آپ کو کوھ پرابلمس نہ ہو راستے میں
اوکے اوکے ٹھیک ہے میں پہنچ کے کال کرتی ہوں وینیو پہ
اوکے ملتے ہیں
اوکے
اوک بھائے